ہ وعلیکم السلام اورو سرج د
چل ل
اور کیاش
اور کیسے ہیں آپ
بس دعا
چلوی ہے ک وغہ منع کر دیا میں ب توھ اللہ کا شکر ہے ابھی تو ہے ابھی تو اتنا خاص ہے نہیں بات
اچھا
ابھی خاص ا ابھی تو بس چل ہی رہا ہے کام جو اسٹارٹ تھا کو پرسسٹ
جی ج ج میرا بھی کیا نام ہے بس میرری ابھی وہاں وہ اردو والا رک گیا بھی آنا بند ہو گیا
اچھا اچھا کوئی نہیں ہو تو آ جائے گا اچھا وہٹے کیک پہلے تنا کر رہے تھےنا مطلب لوگ باگ انلمیٹیڈ کرے تھے پہلے
ہاں ہاں
سننا کچھ ہے نہیں میٹنگ سے
ہاں وہ کرتے چلے گئے
ہمائیسو
جی میرے بھی بھی زیادہ نہیں ہوئے تھوڑی ہی ہو اور پھر اب آنند ہو گئے تو دیکھتے ہیں تھاؤزنڈ کے قریب پہنچ جائے ہاں اس سے زیادہ ہوگا
بڑیا بڑھیا بڑھیا
ہاں لیکن وہ ابھی چیکنگ چل رہ اھیک ایکت بھی کچ نہیں ہوا اور ہی میرے یار اس کا آئی ڈی
ہر چیز کو نا سات دن چاہیے چیکنگ سبمیشن ویل ساری چیزیں ساتھ دن لیں گے پھر اس کے بعد سات دن ہوگا ہاں دو کرو
ابھی تک میرا وہ بھی نہیں ہوا ایڈ بھی نہیں ہوا وہ
کروا دیں گے اس کی دقت تھوڑا سا کچھ ٹائم دو جیسے وہ ہو جائے گا نا ویریفکیشن بر آ در اسپاٹ دو روپئے آ جائیں گے
اچھا اچھا ہاں تو بس یہی
اس کے بعد با دا نہیں ہے دقت نہیں
بھائی وہ بات
ہاں بالکل بالکل کیا میں بات کر
نو
بڑھیا کردے بڑھیا
ہاں اور سنا
ہو
تو آ جاؤ گے
میں تو کل بھی آ رہا تھا
میں کل تو چھٹی کر دی نہیں اننوں نے آتیت بائی نے
ج میںسے ڈال دیا تھا انہوں نے چل بس ٹھیک ہے اچھی بات تو بھائیساراب
پھر اس سے کیا ہے وہ اور زیادہ بیگڑ جائے گی
ہاں
زیادہ تتلق اٹھائیں گے تو زیادہ دقت ہو جائے گی آگے
ہاں ہے ہی بات بالکل دان بہرحال سب اوکے ہو گیا
ہاں صی ہے
ج
وق
تو آپ نا اس سے ریفریش وہ کرتے رہو گے تو رہے گا وہاں
کو کر رہا ہوں بار بارسے کل میم نے بولا تھا نا میرے کو کہ وہاں تک کرنا ہے آپ کو میرے کو بتایا تھا اور ایک اور میم تھی شاید کوئی تھی ان کو یہ بولا تھا کہ یہاں تک کرنا ہے آپ کو تو پھر جب میں رات کے کر رہا تھا تو پھر وہ اس کے آگے آئے نہیں بند ہو گیا توب میں نے کہا یہ بھائی نہیںے اب میں کہاں سے کروں تو
ج
میں نے کہا تھا نا کہ ہاں ٹھیک ہے میم کر دیں گے یہاں تک پھر میں کر بھی رہا تھا رات تو پھر وہ بس جہاں تک وہ ہوئے پھر وہ اس کے آگے آنے بند ہو گئے تو پھر میں نے چھوڑ دیا وہ ہوئے نہیں جب آپ نے آپ نے مجھ سے بات کرتی نایج کیا کر تھا آ نے جب میں کر رہا تھا گروپ پہ تو جب جب بھی کر رہا تھا میں تو جب تک وہ وہی ہوا تھا اور پھر وہ اسی کے بعد بس اس کے دس منٹ تک اور ہوئے یا پھر وہ بند ہو گئے
چلو دیکھتے ہیں اچھی بات ہے اگر آگے آگے تک کام ہو جاتا ہے نا تو بڑھیا رہے بچوں کا نا مسئلہ کلیئر ہو گا یعنی کہ جو جس سلسلے سے جس مسئلے سے انہوں نے کام شروع کر لو حالو ہو جائے گا نا اور مجھے پت ہے کیکہ اگر نہیں ہوتا نا تو کسی کا نہیں آتا ٹاسک بھی آ رہے پیمنٹ بھی آ رہی ہے جس لوگوں نے
ہاں
لن ان کو آ جائے گا جیس کام بڑھیا ہو جائے گا
ہاں تھوڑا ویٹ لگے گا ج میں
ہم اپنی ایک الگ ٹیم بنانا اس پ سیٹ اپ دیکھنا تو کی کہ تمہارے پاس پروف آئے گا نا دکھانے کا آنے کا
ہا دیکو میں نے کرا ب میرے پاس بھی آئے یہ سب چیزیں
اور جب ہو جائے گا سب سے بڑھیا بات ہو جائےا بے فکر مجھے پ ہاں کام بڑھیا ہے اور سب سے بڑھیا جو میڈم ہے ہماری وہ بڑے
ہاں ہاں یہ ہے بھائی جیسے ہی میسیج ڈالتے ہیں بھائی وہ جبھی بتا دیتی ہے کہ ہؤ کیا کرنا ہے لم ہے نہیں تو بہت ایسے ہوتے ہیں نا جیسے کہ ہم نے ان سے پوچھا تو بھائی اب جیسے صبح پوچھا تو رات کو بتایا رات کو بھی نہیں بتایا اگلے دن دیکھ ایسی چیز لیکن وہ یہ ہے کہ ایکٹو رہتی ہیں بتانے کے لیے کہ ہاں جیسے کسی کو اگر کوئی دقت آ رہی ہے تو بتا جب ہاتھ آتا ایسے کرو ایسے کرو وہ چیز بہتر لگی مجھے بھی ان
ہوں
مجھے بھی چیز بہت اچھی لگی بہتر لگی جو مطلب وہ ایکٹو رہتے بتا دیتی ہیں ایک دم سے تو اس سے کیا جس آگے آنے والے بندہ ہوتا ہے ا اس سے ایک یہ بھی پڑتا ہے نا جو نیا بندہ ہوگا اس کو وہ سوچے گا یار یہ صحیح ہے نہیں ہے اب جیسے وہ اپنا ڈاؤٹ پوچھتا ہے جب بھی کلیئر ہو جائے ہاتھ ہاتھ تو پھر اس کو لگتا بھی لگے گا بھی ہاں بھائیاتھ پوچھ توات ہے صحیح ہوگا پھر جی بار
آواز آ رہی ت میں
ہیلو
شیخ بھائی آاز آ رہی ہے ہیلو اس کو نا کنٹینیو رکھنا ہیلو آازاری ہاں اس کو نا کنٹینیو رکھنا پ پہلے اگر گ ج آ جائے گا ہاں آ رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہے میں نے ابھی وہ چیک کیا کہ آ کیوں نہیں رہی کیونکہ ڈفکیشن سے کیلر ہو گیا تھا نا
ہیلو ہاں تو یہ نا کنٹینیو رکھنا آواز نہ بھی آئے تھوڑا سا اس میں یہ دکھانا کہ ہاں کمپنی کام کر رہی ہے ہم بھی کام کر رہے ہیں اور دکھا رہے تھوڑا سا مینج ہوتا ہے کیک ہو جاتے ہیں کیکہ ریجیکشن ہونے میں ایک ریزن بس بہانا چاہیے اور ریجیکشن ڈلوانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سورس خراب ہو رہا ہاں
اور سناؤ
اور بتاؤ
ماہر تو صحیح چل رہی ہے بس ایسے ہی صبح اٹھو کام وام کرو پھر شام تک کم کرو تو سو کام میرا جاتے تو کچھ نہیں ہے گھر پہ آؤ ہینڈی کرراف کام ہے وال
اچھا اس میں کیا ہوتا
جی وہی اس میں جھومر عمر کی ائٹمز ہوتی ہیں وہ باہر جاتا ہے کورس کا
اچھا ایکسپورٹ ہوتا ہے
جی
چیرا صحیح ہے بائی سا بھی س بڑھیا رہتا ہے کام کم کا بف تو ہوگا سام میں اچھا مارجن نکلتا گرمی بناتے ہو سب اس چی سے
بےبس ہیں سنبھال لاتے ہوئے
گھر پہ ہی ہمارا تیئیس نمبر میں گا
اچھا تیئیس نمبر میں یہ پچیس نمبر سے آگئے ایک باری مجھے
وہ تو آپ بہت آگے چلے گ پچیس کوٹے کی طرفی ہے
اچھا اچھاچیس فک تھا اوکے اوکے مین روڈ پہ
س
چلو سی
ہاں
چاہے پڑے
ہاں
او سر
السلحمد للہ ک جا رہا ہو آپ کام پہ گئے تھے پرسوں جب آپ آئے
ہاں جبھی سا نہیں آیا تھا میں پسوں کو تو گیا تھا آفس گیا تھا جبھی تو نہیں آیا تھا
اچھاچ
ہاں یہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نا اس کو سبمٹ ضرور کر سبمٹ کرنے کے بعد سبمٹ کرنے کے بد میں آپ کو پروسس کلیئر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اور آگے ٹاسک آ جائےیں اس کے اندر کیونکہ ایک ٹاسک ایک بار میں مطلب ف فتا ہے ف
اچھا اچھا
اور آخر تمہارا نام چلا گیا بھائی صاحب او چلا گیاگٹ کیوںک کہ تمہیں ایک سات دوٹ ہ اور کسی کو نہیں ہمیں تو مجھے خود نہیں آئے دو ٹم
ہاں یہ ہے میرے وہ تھے دونوں ایک ساتھ تھے یہ اور پھر ایون دوست ساتھ میں آنے کے ساتھ بھی وہ دو ساتھ میں آ گئے جو دوسرے والے تھے نا ڈاس وہ والے بھی دو ساتھ میں آگے ایک بار جو پہلے کدرنا تھا اور پھر ایک ٹ والا وہ میرے اندر بھی دو دو ساتھ مانگ ہے یہ ہاں جیسے ہوتا ہے نا آپ نے مجھے پہے میم نے بتایا تھا ویڈیو ڈال کے جو بتایا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے مائکرو تو فج میں آپ سے کہتا ہوں مائکرو فون کیسے اوپن ہوگا تو وہ والا ہو گیا پھر اس کے بعد جو آپ کو کر رہتے ہیں نا فون سے پہلے تو آ نے ہو کر ایک دو دن پہے پھر اس کے بعد دوبارہ آیا تھا آپ کے پاس آٹومیٹک والا تو میرے دونوں ایک ساتھ ہی آ گئے یہ تھا
صحی ہے
ہاں
ہاں تو یہ بڑھیا کر د نا مطلب سارے کے سارا کام تمہارے پاس ایک ساتھ آ گیا لیکن ایک ساتھ کر نہیں پا رہے تو اس لیے وہ پچھے پڑے ہوئے م ن کوئی نہیں سب ہو جائے گا پیچھے کیا سب کچھ ہو جائے گا ایسیے کوئی دقت والی بات نہیں ہے چلیے کوئی نہیں آپ س کر دینا اس سبمٹ کرنے کےکھا کیسا رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللام علیکم